جی ہلو ریر معشپ بول نا ہووا نہیں رہیا
آ رہی ہے آ رہی ہے فرمائیے
وہ کیسی ہو رہی ہے آپ کے وہاں پر ہلو
ہلو
نہیں دھوپ کتنی ہوئی ہے آپ کے وہاں پر مطب گرمی کتنی ہو رہی ہے
گرمی ہو رہی ہے یہاں پہ پ
کتنی بی ہے
یہ تو ٹیمپریچر بتائے گا ابھی تو ہم نے باہر تو دیکھا ہی نہیں ہے جا کے
ب نا
ہاں
سر مپریچر تو موبائل میں بتتا ہے نا ڈگری
ہاں ہاں ہاں اچھا اچھا ہاں دیکھا نہیں نا ہم نے ٹیمپریچر
موبائل چلاتے ہو آپ دیکھتے کہ نہیں ہو
نہیں ابھی فری ہوئے ہیں کام کر کے
جی
اور سب کھہ رہی آپ
کی جاتے
آواز ڈبل آ رہی ہے
جی اب
ہیلو
ہاں آ آپ چیے نا وہ کو ل گا تھا اس لیے
اچھا اچھا اور فرمائیے اور فرمائیے
آپ فرماؤ تو کیا سب ک جتے اگ دبا سے سب ک جتے اگھی دبا سے
اچھا ہماری کیا دعائیں عناایت ہے بس
پ سات دا پپر والا ہی دو رٹی ہو گیا
ہاں اور سب ٹھیک ہے امی اب ابو
ک رہے
اچھا اچھا کون آ رہا ہے شاید آپ کا
کیا ہاں بولو نا
آ کا کالر آئے گا کسی کا
ا ک دیا میں نے
اچھا اچھا اور سنائیے اچھا پالوشن کتنا ن ہوورا ہے پولوشن ہے
سب بڑھیا ہو رہا ہے
اچھا بچوں کی چھٹیاں چل رہی ہوں گی
شادی نہیں ہو ا بھی
اچھا شادی ہوئی
میں اب بھی شادی نہیں ہوئی نا
اچھا اچھا تو کسی کا نکح بھی نہیں ارا آپ
نکا بھی نہیں ہوا کی جیے گا گرمی میں کون نکا رکھے گا
ہاں یہ
مسلمانوں کے سردی میں ہوتی ہے
ا ہاں
جی
اچھا اور نہیں کرنے والے گرمیوں میں بھی کر لی
ہمارے نہیں کرتے سر ہمارے سردیوں میں زیادہ کر کرتے ہیں
اچھا اچھا آپ کی طرف کرتے ہوں گے نا سردیوں میں کیونکہ ہماری طرف تو دلی میں تو ہو جاتی ہے
ہماری بھی ہو جاتی ہے تو لیکن گرمی میں کیا کوئی جاتا نہیں نا آتا جاتا نہیں نا جلدی سے تو وجہ سے نہیں کرتا کوئی بھی گرمی گرمی اتنی پڑتی ہے آپ کو پتا ہے اس سی ب
ہاں ہاں ہاں گرمی
گرمی بہت ہوئی نا اے
ہوں اور آپ کے آپ کے بہنیں ہوں گی
ب نے بھائی ہے تو بہن نہیں ہے
ب نہیں ہے تین بھائیو اچھا اچھا
را بتاؤ
بس ہم بھی ٹھیک ہے ہمیں تو شادی ہو چکی ہے ہمیں بچے بھی ہیں
جی جی تو جو کرتا میں آپ
نہیں نہیں جوک نہیں کرتا گھر پر ہی ہیں ہاؤس وائف نہیں
ا اچھی بات ہے
اوں
اچھی بات ہے جو جاب نہیں کرتا تھا
اور فرمائیے
آپ گھومنے نہیں جاتے ہو کہیں منالی
گئے تھے یا بچے چھوٹے گئے تھے جب بچے چھوٹے تھے تب گئے تھے منالی گئے تھے منالی سے آگے بھی گئے تھے کلو منالی اس سے آگے بھی گئی تھ اور الموڑا سائڈ بھی گئے تھے
میل ج آگ ہےا من ل لو کی لیکن کیا وہاں مزہ نہیں آتا ہے یار گھومنے کا مطلب فیملی ہوتی ہے نا ساتھ مجھے مزہ آتا ہے
ہ ہوں ہاں ہاں ہاں اب بچے بڑے ہوگ گئے ہیں بچوں کی کلاسز ہو گئی ہیں تو اب جانا ہی نہیں ہوتا ہے بچوں کے پڑھائی کا لوس ہوتا ہے ہ ہوں
ہم تو دوست جاتے ہیں بھیا ایک سال میں ایک بار
اچھا اچھا
گھوم کر آتا ہوں فیملی نہیں جاتی فیملی نہیں جاتی میری فیملی کہتے اجم جاتا دند بھیا
اچھا اچھا اچھا اجمیر میں ان کی فیملی ہوئےی
میں فیملی نہیں ہے نہیں نہیں نہیں نہیں وہ کیا ہے درگاہ جناد میر کی ج درگاہ میں جاتے ہیں وہ لوگ اس کے علاوہ وہ کیں آتے گھومنے تووگ نہیں نا وہ کمانے پہ زیادہ لے دیتے اے باپا اس لی
اچھا
ابھی کسی کی شادی میں جائیں نا تو ایک دن سے دوسے دن بھی رکتے وہ
اچھا جی
اتنا تو کام اتنا چلتا ہے نا پا کے جو کیا ہے ان کو ٹائم نہیں ملا لنے نہیں م پتا نا
ہاں صحیح بات ہے کام بھی دیکھنا پڑتا ہے اور فنکشن بھی دیکھ لیتے ہیں وہ کام بھی ہو جاتا ہے نہ سب چیز ہو جاتی ہے
وہی چکر ہے نا سب چ یہ
ہوں اب فنکشن میں تو کتنے بھی دن رہ لو پھر گزارا تو اپنے گھر
وہی تو بات ہے نا اور ان کے بغیر کیا کاراری کر بیٹھے رہتے ہیں پھر دوسرا کاریگر کے چھٹی کرتے ہیں پھر وہی بات نا دو چار دن کے لیے اگر پاپا کہ چل جائے نا تو وہ بھی باگ جات ہے وہاؤ پہ
ہاں ہاں
اور بتاؤ آپ کے بارے میں اب
بس ہم کیا بتائیں ہماری شادی ہو چکی ہے ہم تو و پی سے ج
یو پی بہار
نہیں نہیں یہ تھوڑ نہیں ہے بہار بھی ہوتا ہے یو پی علی گڑھ بھی ہوتا ہے
علی گڑھ تو علی گڑھ تو جیا ہمیں علی گڑھ تو جایا ہم یو پی میں
اچھا اچھا
گھومنے کی لیے کہ لیکن
ہاں اب تو اور بھی ہو گئی ہیں
ایک بار آیاا میں تو پس ت کھانا صحیح نہیں ملتا وہاں پر
کھانا تو مانگ سپتاری
ارے وہ ہوٹلوں پہ ملتا ہے نا ہوٹل پہ ملتا ہے نا وہ بےیکارن لگتا ہے میں اس لی
ہوٹل کا نہیں ویسے کھایا کرو صبح کا ناشتہ ہو گیا کچوڑی سموسے ٹکی سب
اب وہ تو کھا لیتے ہیں لیکن جو کانا ہے نا فیمس وہ ل ہے نا یار وہاں پر
اچھا اچھا ہاں وہ نہیں ہے لیکن ویسا تو بہت ہے سبھی ہیں لیکن اور موموز وغیرہ وہاں پہ اتنے فیمس نہیں ہیں
ابھی مادوپور سوائی مادھور نام سنا آپ نےا جے پور جی سوائی مادوپور
نہیں نہیں
نشوناا سبائ مادور نام راجستھان کا تھا یہاں پر آنا کا نا یہاں پر اتنی چیزیں پرسھ ہے کیا بتاؤں آپ کو اور سے زیادہ
اچھا آپ ادھر کاٹ کے ہو کیا
جی جے پور
اچھا اچھا چلو بہت اچھی جگہ ہے جے پور بھی ہ ہ ہاں اچھی جگہ ہے جے پور
وہ تو ہے کبھی آئے نہیں آپ اس لیے
کیا
کبھی آئے نہیں نا جے پور میں اس لیے تو آ گومنے تھا نا کا جے پور میں کتنی بار آئے ہو کتنی بار آئے ہو آپ کیا دیکھا آپ نے کیا دیکھا آپ نے جے پور کے اندر
جے پور میں تو ہم نے ویسا کچھ نہیں دیکھا بس ایسے ہی دیکھا تھا
باہر سے دیکھا ہوگا آپ نے اندر سے دیکھنا اگر تو اندر دیکھنا نا ار اندر بہت ایسی چیزیں ہے کہ آ کے بتاؤں اس سے زیادہ آپ د ایک دن میں توپیکھ نہیں پاؤ گے یہ کو دنگ جاا دیکھ دیکھو گے نا
یہ بات تو سی کہہ رہے ہو
قلے اندر گئے نا تو ایک دن تو میں د دو تین دن تو قلے لگ جائیں گے ایسا ل رہا ہوں مھے دیکھتے دیکھتے ج ب
ح ساداری ہوتی ہے تو اچھا بھی لگتا ہے کوئی رشتے داری ہوتی ہے اچھا بھی لگتا ہے جے پور میں ہو تبھی ہاں تبھی رنا ہوتا ہے ہ لیکن ایسے ہاں ہاں اور جیسے ہم لوگ جائیں گے ہمیں کچھ پتا نہیں ہے تو ہم تو ایسے دیکھ بھی نہیں پائیں گے جو وہاں کر لوگ کل بندہ ہوتا ہے وہی دکھا سکتا تیں
وہ پیسے لیتا ہے نا دکھانے کے
ہ ہوں لیکن لوکل بندے کو زیادہ نالج رہتی ہے نا
جی جی جی جی
ہم لوگوں کو کیا پتا آپ بھی یہاں پر آؤ گے دلی میں آپ کو بھی یہاں پہ پہ نہیں دھ پاؤ گے آپ بھی کہو گے دلی میں کیا ہے کچھ نہیں ہے ہم کو پتا
دوست ہے میرے دلی میں دلی میں دوست رہتے نا میرے یار نے داگا ہے دلی کام کرنا ہے جو دیواڑی ہے نا بیواڑی
اچھا
ریوڑی یا بوڑی کیا بولتیسے وہاں پر آیا تھا کام کرنے میں دس دن کام دس دن کام کیا واپس چل گیا میں گھر آ گیا واپس
اچھا اچھا نہیں ہماری طرف پ
پانی سوٹ کوئی کوئی جگہ پانی سوٹ نہیں کرتا نا کو کو ج کا کیا پانی سوٹ نہیں کرتا نا آدمی کو اس وجہ
بابو آ گیا ٹائم ہو گیا ٹوشن کا بیگ اٹھاؤ کائرہ کو بولو بیگ لے کے جائے گی ہیلو
تو سن جاتے ہیں بچے ہیں مطلب آپ کے یہاں
ہاں ہاں تبھی تو کہیں نہیں جانا ہوتا گرمیوں میں بھی کہیں گھومنے چلے جاؤ سب بچے منا کر کرتے ہیں بڑی کلاس میں بھی آ گئے ہیں بچے
جی
ہوں چھوٹے بچے اے ہو جاتے ہیں تو چھٹی کرا لو کوئی بات نہیں ہے اتنا ہاں ہاں ہاں ایک ایک بچی میری الیونتھ کلاس میں ہے ایک نائنتھ میں ہے تو چھٹی کرنے کی بھی منع کرتی ہے ہاں
جی اچھی بات ہے یار لائف بڑھیا چل رہی ہے آپ کی تو کیا
لائف کیا بس بچوں کے سارے گزر رہی ہے بس ہاں
کبھی نا جے پور گھما دیں گے ہم آپ کو
ٹھیک ہے آئیں گے جب کبھی آئیں گے تو ہم آپ کو ضرور بتائیں گے
جی چلو ٹھیک ہے بائی ہےا ٹھیک ہے
بائے